ہلو ہلو السلام ععلیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں
سب خیریت سے ہیں آپ کیسے ہیں
بس ب یہ تھوڑا پریشان ہو رہے ہیں آج کل س سانس کسی سے سانس لینے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے
ہاں پریشانی تو ہی ہے نہا دیکھو پالوشن اتنا ہو رہا ہے تو سانس لینے میں پریشانی تو ہو ہی رہی ہوگی
اتنا بہت دقت ہو رہی ہے
جی بالکل
ہاں اور آپ بتائیے یہ پالوشن اتنا بڑھ رہا ہے آج کل بہت اتنا بڑھ رہا ہے کہ بہت زیادہ ایسے یہ واہن بڑھتے جا رہے ہیں جیسے پالوشن بنٹتا جا رہا ہے
بس یہ ہے ہر چیز میں گندگی ہے ہر چیز میں دھواں ہے دیکھو اب ہوا کوئی دیکھ لو ہوا سے اتنی آلودگی ہو رہی ہے کہ بس گاڑیوں سے دیکھو کتنی اتنا دھواں نکلتا ہے
ہاں اسی کی وجہ سے تو دقت ہو رہی ہے ابھی ہوا میں دقت ہوتی ہے تو یہ ہے کہ دھول وغیرہ سب جای ہے تو نہ اتنی پریشانی اتنا انفیکشن ہو گیا ہے کتنی دقت ہو رہی ہے م
کمپنیوں میں اتنا کوڑا جلاتے ہیں اس سے دھواں ہو جاتا تو اس سے بھی کتنی آلودگی ہے اتنا پالوشن ہے بہت زیادہ
بہت زیادہ دقت اتنی ہو رہی ہے بہت پالوشن ہے تو کھانا بھی بیکار پالوشن کی وجہ سے کسی چیز مطلب کہیں بھی کسی آپ دیکھو ہر طرح سے پانی دیکھو اب پہلے پانی پس تھے ل لوگ یہ پانی نکال کے اتنے آرام سے پیے جاتے تھے اپاں آپ کو فلٹر والے پانی پیے جا
فلٹر سے وہ وہی ہے دیکھو کیسے کیسے بناتے ہیں پانی کو پھر وہی ہے
دیکھو فلٹر والا پانی پی رہے ہیں
یہ ہے نا دیکھو پہلے ندی تالاب نہریں ان میں پانی صاف بہتا تھا
پچ
پانی کنڈل میں بھی چلاؤ تو بھی پانی صاف آتا اب کیا ہے جو کمپنیاں ہیں ان سے کیمیکل بہ کے وہ نہروں میں جا رہا ہے ند
ہاں اور یہ کوڑا کچرا یہ سب جلا رہے ہیں اس سے دھواں ہو رہا ہے تو ایئر پولوشن اتنا ہو رہا ہے کہ اب پہلے کہاں کھلنے میں اتنا اچھا لگتا تھا پہلے گاؤں میں گاؤں کا ماحول پھر بھی بہت اچھا ہے کہ گاؤں میں جاتے ہیں تازی تازی ہوا ملتی ہے اور ہاں اور یہاں فلیٹوں میں اتنا پریشان ہو گئے چار طر سے بند ہو جاتے ہیں تھوڑی بہت راحت آ رہی ہے تو فارو وغیرہ ہم جا کے آتی ہے وہ بھی تھوڑی بہت وہاں بھی ایسی بہیں چلتے ہیں وہاں بھی تو وہاں چاروں طرف اتنی پریشانی بہت
شہروں میں یہ ہے کہ گاڑیوں کا شور کتنا ہوتا ہے شور اتنا کیہ گاڑی پہ گاڑی نکال رہی ہے ہارن ہارن بجائے جا رہے ہیں تون سے ہو رہا ہے جی
نہیں کبھی تو دقت ہے ہے کہ ا یہ فلیٹ بنے ہوئے ہیں پج ج پ تو کہیں مل رہ آ رہی ہے ابھی کمپنیوں کا پالش ہے اور اب گھر میں یہ ہے کہ کھانا جو بن رہا ہے پہلے گاؤں میں سب بناتے تھے کھلے مکان ہوتے تھے تو دھواں سے باہر نکل جاتا تھا اب تو رسوئی میں اب تو سب دیکا گڑی ہے مسب سب کمپنیوں سے نکلنے والا پالوشن کھلاڑیوں کا پالوشن کھلے نادے پہ رہے ہیں ان کا پالوشن
جی کھانے میں یہ دیکھو سبزیاں آ رہی ہیں تو ان کو بھی انجیکشن لگا لگا لگا کے بیچ رہے ہیں لوگ
انجیکشن لگا لگا کے بت پہرے شھ کا بہت اچھا ہو سب کچھ اب تو بہت جد
چلان بی پی بڑھ جاتا ہے تیز آواز سن لو تو بی پی بڑھ جاتا ہے کم ہو جات جاتا ہے اس سے پریشانی ہو رہی ہے
اتنی دقت ہو گئی ہے کہ میرے کو دیکھو کہ اب یہ جیسے یہ یہ ڈیجے بجاتے ہیں گانے بجاتے ہیں ان سے اتنی دقت ہوتی ہے کہ میرے تو دل میں گھبراہٹ سی ہو جاتی ہے اتنا کہاں ان سے اتنی ک لے کی نہیں باہر نکلو گاڑیوں میں لوگ زور زور سے گانے چلا کے لے جاتے ہیں گھر میں اتنی جوور جوور چلاتے ہیں کسی کے ہاں کسی کے گھر میں کچھ فنکشن ہو جب تو ماشاء اللہ جان سے نکل جاتی ہے کتےیں اتنا شور اتنا سب کچھ اتنا دقت ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ
ہو پریشانیاں نہیں بڑھ رہی ہیں نا یہ اب ایک ایک گھر میں دو دو گاڑی ہیں اب چل رہے ہیں تو ان سے پالوشن ہی ہوتا ہوتا ہے دیکھو کتنا تیل کا ہوتا ہے جی
اور دیکو سب کے گھروں میں اب دیکھو کیا ہے کہ کھے میں سب کچھ ہوتا ہے گھر کے گھر میں پہلے کیا تھا کوڑا باہر جاتے تھے پھینکنے اب کیا ہے کہ اس سے گھٹسٹ بھی میں ڈکھتے رہتے اس سے بھیتنی ہے گل اس سے بھی اتنی دقت تو ہو رہی ہےگ بہت زیاد
بہت پریشانی ہوتی ہے صحیح کہہ رہے ہو یہ آکسیجن صاف نہیں مل پاتا ت نا اب پودے پ جی پیڑ پودوں کو لوگ کاٹتے جا رہے ہیں ان سے آکسیجن ملتی تھی وہ ہے نہیں
ہے نہیں اب تو دیکھو یہ دیکھو اتنا سب کچھ تھا کتنا سپورٹ میں تھا ہو اپپ نے بھی سنا ہوگا کہ عراب لی والا تو ہر پورا جنگل ختم کیا جا رہا ہے اب جب پیڑ پودے ہی نہیں رہیں گے تو کہاں سے انسان جی پائے گا بہت مشکل ہو جائے گا
بات ہے آکسیجن تو ہمیں پیڑ پودوں سے ہی ملے گی وہی ہے نہیں تو پھر آکسیجن کہاں سے مل پائے گی
اب بہت سے پکشی ایسے تھے جو پہلے دکھائی دیتے تھے اب بنا آپ بجر تک نہیں آتے ہو
نظر نہیں آتی بالکل سح
ہاں یہ بہت نہ وہ اتنی دقت میرے کو ہو رہی ہے سانس آکسیجن کی اتنی دقت ہو رہی ہے چھ بہت زیادہ
تو کھانے میں دیکھ مٹی ہے مٹی میں بھی آج کل اتنی آلودگی ہو رہی ہے کہ مٹی بھی آج کل صاف نہیں ہے کیسے کیسے اس میں کیمیکل ڈال رہے ہیں کیسے کھاد یوریا ڈالتے ہیں تو سب بیکار ہو رہی ہے وہ
پہلے اگر ہم پودے کھیت کی مٹی میں پودے لگا دیتے تھے تو پودے ہریاتے تھے اب نہیں ہریاتے اب تو گھر میں لگے پودوں میں بھی اس میں کیمیکل ڈالے ہوتے ہیں
ڈالتے ہیں یہ پلاسٹک ہے جیسے پلاسٹک کی کتنی تھیلیاں ہیں اور وہ ادھر ادھر در اڑتی ہیں وہی مٹی میں مل جاتی ہیں ان سے پھر وہ مٹی خراب ہوتی ہے جی
یہ پلاسٹک سے ہے دھوئیں سے ہے اور ساؤنڈ سے پالوشن تو اتنا بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے کہ پہنچ جاا جیسے جیسے جیسے بھی تھوڑا شہر کا سا ماحول بڑھتا جائے گا گاؤں سے تھوڑا شہر کی طرف بڑھتے چلے جؤ اتنا ہی پالوشن بڑھتا چلا گاؤں میں پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اتنا نہیں ہے
جی کھلا ہے وہاں پہ اپنا کھلے علاقے میں لوگ رہتے ہیں جی
وہاں اتنا نہیں ہے شہروں میں تو ہم جو ہم گاؤں چلے جاتے ہیں اپنے اتنا سکون ملتا ہے وہاں جانے کے بعد اتنا سکون ملتا ہے کہ بہت یہاں آ جاتے ہیں تو ہماری تو پھر وہی دقت ہو جاتی ہے کبھی کبھی تو ایسا لگ تا ہے کہ ہمیں تو گاؤں میں ایک مکان بنا کے اپنا وہیں رہنا شروع کر دینا چاہیے
جی یہی ہے نا دیکھو پانی ہا ان میں سب میں آج کل کل یہ کیا ہر ہی ہو رہا ہے اور
ا جو ہے ہر چیز دیکھو پانی تو ہمیں پیور نہیں مل پا رہا ہے فلٹر کپانے کے لیے سب جی یہاں سب کیمیکل سے بڑھائی جا رہی ہے صبح کو دھو کھیتوں میں لوگ کی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے اگے دن دیکھو بڑ بڑیوگ
بڑے وہ ا تو ہاں جی ہاں جی
پھل کھانے میں سارے پھل ایسے دوائی لگے ہوئے تھ اور سب چیز اتنی دقتیں کر رہی ہیں کہ بہت زیادہ
بہت پریشانی یوں ہی بڑھ رہی ہے تھائرائڈ کی جیسے بیماری ہے دیکھو یہ سب پانی پینے سے ہی ہو جاتا
بس ا یہ یہ فیکٹریاں ہیں ان سے پروڈکٹ بن رہے ہیں ہمیں بہت فائدہ دے رہے ہیں لیکن یہ کمپنیاں ہمیں اس سے زیادہ نقصان بھی دے رہی ہیں ان سے ہونے والا پالوشن اتنا دکھدائی ہو رہا ہے کہ بہت
جی بالکل
واہن ہے ان سے ہم جاتے ہیں سائیکل بائ موٹر سائیکل ہے گاڑی ہیں ان سے جاتے ہیں یہ ہمیں فائدہ کر رہی ہیں کہ ہم جلدی پہنچاتے ہیں لیکن کیا ہے کہ اس سے بھی پالیوشن بڑ رہا ہے
پولوشن ہوتا ہے جی بالکل
اب ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اگر باہر جائیں ہیں تو بنا مارکس ماسک لگائے جا نہیں سکتے
نہیں جا سکتے صحی کہہ رہے ہو جی جی
چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اب تو کھلے میں کچھ چیز رکھی ہے وہاں کھلی چیز کوئی نہیں کھا سکتے
کوئی نہیں کھا س کھانے والے دیکھو یہ بہت سے شہروں میں سڑکوں پہ اپنا یہ ٹھیلی لگا کے بنا رہے ہیں تو وہ کھے میں اتنی گندگی ہوتی ہے ان پہ مکھی بیٹھتی ہیں انہیں پہ پھر دھول لگتی ہے اور کھانے والے کیا وہ ٹل کے پاس میں کھڑے کھڑے اس کو کھاتے رہتے ہیں
تو دیکھو بیماری کا کارن بھی تو ہے
ہاں جی اور گھر پہ جاتے ہیں وہی بیمار ہو جاتے ہیں الٹیاں لگ جاتی ہیں
یہاں لگا یہ پیٹ درد سب سے بڑی دقت ہے آج کے ٹائم میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنی پروابلم ہو رہی ہے پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی گیس تھی ایسڈ کیب کی کی پربلم ہو رہی ہے آج کے ٹائم میں ہر کوئی تو گیس کی گولیاں خراب پہے کون کات تھا
جی بالکل
یہ کہ بازار کی یہ گول گپہ بہت سواد سے کھاتے ہیں کھانے والے کے ہم گول گپ پے کا رہے ہیں اور اس میں اتنا سارا رٹر کیسے ڈال دیتے ہیں اتنا ایسے ڈال دیتے ہیں وہ جاڑ جنن کرتا ہے پیٹ میں اور روڈ کے سہار گول گپے والا ہاتھ نہیں دھوتا پچاس باروں کو گندے پانی سے ہاتھ لینے کا
بس بس بس وہی ہے نا انیں اس چیز کو کھاتے ہیں وہ پیٹ میں جا کے پریشانی ہوتی ہے ا سے
اور گندگی دھول مٹی ان سب سے وہاں پالوشن جو گاڑی کا بس کا سب چیز کا بڑے بڑے باہر نکلتے اور چھٹےوں سےے تو کم ہے لیکن بڑے بڑے واہنوں سے تو بہت زیادہ ہے جیسے ٹک وغیرہ جات جسے تو بہت زیادہ پالوشن ہوھرلا
جی یہ ایک تو یہ کوڑا کچرا کہیں بھی ڈال دیتے ہیں ویسے دیکھ کو اللہ کے بندوں نے ڈسٹ بین بنا کے رکھ بھی دیے ہیں جہاں تاں لیکن کیا کچھ خدا کے بندے ایسے ہیں کہ کہ کھایا اور باہر پھینکیں گے اس میں نہیں ڈالیں گے یہ تو دیکھ ہاں دیکھو یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے پولوشن کم زیادہ کرنا ہم ہی اس کو صحیح رکھ سکتے ہیں اور ہمیں اس کو بگاڑ کے رکھ
دیکھو میں نے دیکھا ہے کہ دو دو ڈسٹ بین لگے ہوئے ہیں گیلے کوڑے کا الگ ہے سوکھے کوڑے کا الگ ہے لیکن کیا اسی میں مکس ہو جاتا ہے بہت سے تو ایسے آ کہ کچھ چیز کھا رہے اب میں نے بہت سے کو دیکھا ہے سواس نہیں کہیں گی کیا
جی
آئیں گے کا کچھ چیز کھاتے ہوئے آ رہا ہے گھر سے نکلیں گے ڈسٹ بین میں ڈالیں گے لیکن کیا سرف باہر پھینک دیں گے دروازے پہ کچھی ہ وہ یہ پالوشن اپ کی وجہ سے ھیر رہاتا بہت سی میں نے دیکھا ہے کیکہ نالیاں ڈکی ہوئی ہیں تو کہیں کہیں کی نامیں تو اس سے اوپر سے پتھر ہٹا دیتے ہیں کھلی نامیاں ش تو بڑھے گئی
جی چلو آپ سے بات کر کے اچھا لگا آپ نے بہت جانکاری دی جی خدا حافظ
سپ کوودا